ج ب سب کہہ رہے تو ہے نا
وعلیکم السلام بھائی بس زندہ ہوں یہی سب سے بڑی خیریت ہے تو سنا تو تیرا کیاج حال چل رہا ہے گھر پر سب کیسے ہے
ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک گ پہ بھی سب چنگا سے چنگا ہی چلتاا ہے یار تو کتری آواز سے لگ رہا ہے تو جیسے تو کسی بڑ میں مسئلے میں پھنسا ہوا ہے کیا ہوا ہے اب نے پ کسی بات پر ڈانٹا
ہ بھائی تو تو دل کی بات جان لیتا ہے آج صبح سے گھر کا ماحول ایسا گرم ہے جیسے تبتا ہوا تا ہو ابا کا غصہ تو ت جانتا ہی ہے ذرا سی بات پر ذرا سی بات پر فوجی بن جاتے ہیں آج پھر انہوں نے مجھے صبح چھ بجے اٹھا دیا
ا چل بھائی چھ بجے ا بھائی یہ تو تو تیرے لی عذاب سے کم نہیں لیکن وجہ کیا تھی ت نے پھر کوئی نیا شوور مچایا تھا ار ر آپ کو دیر سے آیا تھا گھر
رات کو دیر سے آنے کی ضرورت کون ضرورت کون کر سکتے ہے جب دروازے پر خود ابا تعینات ہو مسئلہ یہ تھا کہ میں نے ان کو پسندیدہ جوڑے پر گغلطی سے تھوڑا سا پانی گرا دیا بھائی انہوں نے تو ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا جیسے میں نے پورے ملک کا خزانہ ڈوٹ لیا ہو کیا رہی تھے تم بالکل نخرے نہ ناکارے ہو تم کچھ نہیں کرتے تم سے کوئی کام سیدھے نہیں ہوتا
یار دیر آبا تو پھر پھر بھی تھوڑا بول کر خاموش ہو جاتے ہیں میرے گھر کا ہاں سنی گا تو اپنے گم بھول جائے گا میری امی تو ایسے ایسے ہے اگر انہیں لگے کہ میں نے ان کی بات دھیان سے نہیں سنی تو سیدھے اٹتے ہوئی وتی آتی ہے اور ان کا نشانہ ایسا پکا ہے کہ نشانے باز بھی حیران رہ جائے
ارے صحی میں امی جان کا نشانہ واقعی لاجواب ہے ار لیکن ان کا غصہ تو محبت والا ہوتا ہے نا
وہی کلتی بات سن میں نے کہا مجھے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے جا رہا ہے انہوں نے مجھ سے ایسے گورا کہ میں ا میری وہ کاں پئی کہنے لگی تو کے ساتھ آوارہ گلطی کرنے کے لیے پیسے ہے کچن گھر کا سودا لانے کے لیے تمہاریے پاس کوٹی کوڑی بھی نہیں ہے میں تو چھپ چھاپ بیٹھ گیا
یار یہ سب ابوں کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے لگتا ہے میری امی کا تو الگ ہی چل رہا ہے انہوں نے ابھی سے میری شادی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے ہیں اور ہر وقت مجھے کہتی ہے کہ اگر ڈنگ کی نوکری نہیں ملی تو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا اور ابا پیچھے سے آواز لگاتے ہیں اس ناکارے کو تو کوئی مفت میں مفت میں بھی نہ لے
بھائی تیرے ابات تو بالکل سیدھھی بات کرتے ہیں لیکن خیر تھڑو ان باتوں کو یہ بتا پچھلے دنوں کو نے انوں نے کہا تھا کہ ہم سب دوست مل کر کہیں دور گھومنے چلتےئے اس کا کیا ہوا اس کا کیا بنا کسی نے ا کوئی سبق سیکھا یا اگر گھر وام کیڑا س چپ بیٹھ گئے ہو
یار یار گھومنے کا پلان تو دل میں ہی رہ گیا میں نے ابا سے اجازت مارنے کی کوشش کی تھی انہوں نے ایسا جواب دیا کہ میں میں تو یار دو دن تک کمرے سے باہر نہیں نکلا انہوں نے کہاں کہاں جانا ہے تمہیں گھر میں سکون نہیں ملتا اگر اتنا ہی گھومنے کا شوق ہے تو ا چھات پر جا کر چکر کاٹ لو ایسا کہا انہوں نے
ہوں چھت پر چکر ہوگا کیا بہترین مشورہ دیا ہے ان نے ایسے اگر سچتا ہوں تو میرے گھر والے بھی کچھ الگ نہیں ہیں جب میں نے سفر کی بات کیھی تو میں نے کہا تمہیں دور جانے کی کیا ضرورت ہے دیکھو باہر بھاگنے کی باتیں کرتے ہو سفر میں عذاب ہوتا ہے گھر پر بیٹھو اور پڑھائی پر دھیان دو
بھائی یار لگتا ہے ہمارا ہے ہمارے ماتا پتا نے ایک ہی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم گھر سے باہر نکل گئے تو ہم خراب ہو جائیں گے حالانکہ ہم گھر بیٹھ کر بھی انہیں تنگ ہی کرتے ہیں لیکن یار میرا واقعی بہت دل ہے کہ ہم کسی سکون والی جگہ جائے جہاں صرف خاموشی ہو سبزے ہو اور پہاڑ ہو
ہاں اور ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو نہ کسی کا نہ کسی کی ڈانٹ ہو بس ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور ہم سب کو پرانی باتیں یاد کر کے لیکن ایسے سفر کے لیے پیسے دکھ تو چاہیے نا اور پیسے مانگنے کا مطلب ہے اپنی جانچ ڈک میں ڈالنا
یار پیسے کی بات مت کروائی میں نے ابھی پچھلے ہفتے ابا سے تھوڑی رقم مانگی تھی کہ دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانا ہے انہوں نے مجھے پورے دو گھنٹے کا سبق دیا کہ انہوں نے اپنے بچپن میں کیسے ایک ایک پیسے کی حفاظت کی تھی اور ہم آج کل کی نسل کے بچے صرف پیسہ اڑا اڑانا جانتے ہیں اور کچھ نہیں
ارے یہ تو ہر باپ کا سب سے پسندیدہ سب وقت ہوتا ہے ہمارے زمانے میں ہم کشمیر پیدل چل کر پڑھنے جاتے تھے اور تمہاری گاڑی اور تمہیں گاڑی چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ اس زمانے میں سرک پر صرف مشقین اور ان مشقت جی ہوتی تھی
مشقت ہاں ہاں یار صحیح کہا تو نے یار اچھا یار کھانے سے یاد آیا رات کو تیرے گھر میں کیا پکا ہمارے گھر تو امی نے ایسی سبزی بنائی تھی جو دیکھ کر ہی مجھے رونا آ گیا میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا تو امی نے کہا نہیں گانا تو نہیں کھانا ہے تو وہک سو جاؤ یہاں کوئی تمہارے لیے پکوان نہیں بنا رہے
ہ ہمارے گھر تو گوشت پکا تھا لیکن مزہ تب خراب ہوا جب میں نے پہیدا نوالا لیا اور اس میں مرچ اتنی زیادہ تھی کہ لگ رہا تھا جسم سے دھواں نکل رہا ہو میں نے غلطی سے بھول دیا میری اسٹوری کم ہوتی تو اچھا تھا امیین پورن برتن اٹھایا اور کہا کل سے خود پکاؤ اور کھؤ
بھائی یار امیوں کے آگے آگے بولنا مطلب اپنی تباہی کو دعوت دینا ہوتا ہے ویسے مجھے وہ پرانے دن یاد آ ہیں جب ہم سب دوست مل کر باہر کھانے کھانے جاتے تھے ا وہ جو پرانی دکان تھی نا جہاں کہ یہ جہاں کا مزہ ہی الگ تھا یار سب دوست مل کر ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے اور پیسے دینے کے وقت سب اپنے بٹوے گھر بھول جاتے تھے
ہاں یار وہ دن وہ دن تھے وہ کیا دیتے سب سے مز دار بہت تو یہ ہوتی تھی کہ جب کھانے کا بل آتا تھا نا تو سب دوست اچانک سے فون پر بات کرنے لگتے تھے یا پھر بہانے سے باہر نکل جاتے تھے آخر میں جو پھنس جاتا تھا اسے ہی ساری رقم ادا کرنی پڑتی تھی اور اکثر وہ بچارہ تو یا نہیںی ہوتے تھے
ارے ہاں صحی بات ہے ہم دونوں ہی سب سے شریف تھے اس معاملے میں لیکن ار سچ کہوں تو ان دوستوں کی محفل جیسے مزہ ایسا مزہ کہیں نہیں ہے یار آج کل تو سب اپنے اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ملنے کا وقت ہی نہیں نکالتے کوئی کہیں بزی ہے تو کوئی کہیں بس فون پر ہی بات ہو پاتی ہے یار
ہاں بالکل وقت بدل گیا ہے یار اور ذمہ داریاں بڑ گئی ہے لیکن مجھے اس بات کی ہے کہ ہماری دوست ابھی تک ویسی ہی ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا لگتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ اتنا وقت گزر گیا اچھا ویسے یہ بتا آنے والے تہوہار کا کی تیاری کی تم لوگوں نے گھر میں سب صفائی شروع ہوئی یا نہیں
ارے وہ بھائی تیوہار کا نام ہی مت لے یار گھر میں ایسا ہنگامہ شروع ہو چکا ہے کہ میں بیاان نہیں کر سکتا امی نے پورے گھر کا نظام بدل دیا ہے ہر کونے سے مٹی نکالی جا رہی ہے مجھے تو صبح سے پنکھے صاف کرنے پر لگا دیا ہے میری تو پیٹ درد کر رہی ہے یار
ارے پنکھے صاف کر رہے ہو بھائی یہ تو ہر تہوار کا سب سے بڑا عذاب ہے میرے گھر میں میرے گھر میں بھی یہاں یہی یاد ہے امی نےا مجھے پچھلے دو دن سے دیواروں کی صفائی پر لگایا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں بیٹا نہیں گھر کا ملازم ہوں اور اب واپس کرسی پر بیٹھ بیٹھ کر حکم چلا رہے ہے وہاں صاف کرو یہاں صاف کرو یہاں ڈسٹ ہے
ہاں یار ابا کا حکم تو سب سے اوپر ہوتا ہے لیکن تہوار کے دن جو مزہ آتا ہے وہ وہ بھی تو لاجواب ہی ہوتا ہے نا نئے کپڑے دوستوں سے ملنا اور سب سے بڑ وہ جو مزے دار پکوان بنتے ہیں عید پہ میں تو ابھی سے یار ان کھانوں کے خواب دیکھ رہا ہوں جو اس دن بنیں گے یار
ہاں کھانا تو بہترین ہوتا ہے لیکن کب ا کپڑوں کی بات مت کر پائی ابھی مجھے اس بار کپڑے لا کر دے رہی ہے جو انہیں پسند ہے مجھے نہیں میں نے کہا کہ مجھے یہ رنگ نہیں پسند تو انہوں نے کہا اوپر ہر رنگ برا ہی لگتا ہے اس لیے چھپچا پی پہن دینا
ارے ار امی جان ہیں تو ہاں تری بالکل بےزتی ہی کر دی لیکن خیر یار کپڑے جیسے بھی ہو تہوار کی رونق دوستوں سے ہی ہوتی ہے اس بار ہم سب دوست ملیں گے نا کوئی بہانا نہیں چلے گا ہاں اور سب کو پہلے ہی کہ دے کہہ دو کہ اس دن سب کام چھوڑ کر آنا ہے
ہاں چلو مجھے امی بلا رہی ہے پت نہیں پنکھے صاف کرنے ہوں گے شاید
ہاں ہ چلو یار کوئی بات نہیں اپنا خیال رکھنا یار کبھی بات کرتے اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ